السلام علیکم وعلیکم السلام آب آداب آداب آداب آداب آداب ستصری اال
جی ہاں
نمستے جی
جی کیسے حال ہے آپ اکے
کیا حال چال
شکر اللہ کا جی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں
انورٹر جی جی ہم یہاں پہ یہ آج ہم بجلی کا کام کرتے ہیں
اچھا جو آپ ابھی بول رہے تھے انورٹر سنبھالتے ہیں
جی جی جی جی جی
اچھا
بجلی بجلی کے کام میں بہت پیسہ ہے تو ہم اسی کام میں
جی میں نے سنا آپ علاقے سے بہت ٹائم سے بجلی نہیں آئی
ہمارے علاقے سے بہت ٹائم سے بجلی نہیں آئی
دو تین دن
اچھا جی جی ایسے یہ افواہ ہے صرف جی جی وہ تو افواہ ہے بہت بڑھیا ہے یہاں کی ٹھیک
جی میرا دوست بول رہا تھا بول رہا تھا ہمارے علاقے سے بجلی نہیں آئی سارا عید کا گوشت خراب ہو گیا
بہت دکھ کو ج سن کی بہت دکھ ہے ہے عید کااہ گوشت ضائع ہوناہ
جی جی آپ کی آپ کے امتحانات کا کیا ہے؟
ہمارے امتحانات کا کیا ہے
ہاں
کیا ہے کچھ نہیں ہے کیا ہے امتحان اس کا کیا ہے ا
مطلب آپ کے امتحان میں نے سنا ہے کہ آپ کے امتحانات پھر سے لیے جائیں گے
اچھا اچھا جی جی صحیح صحیح بات صحیح بات یہ ہمارے یہاں کی ایک بہت بڑی یہ گلزار پیر ہے
پیپر لیک کرا دیا ان لوگوں نے تو ا
اچھا
ا تو اب تھوڑی پریشانی ہے آپ دیکھتے ہیں اب کیا کریں گے
اچھ
ہاں ابھی یہاں کی پوولس ڈھونڈ رہی ہے اس گولزار پیر کو کہیں مل جائے ان کو تو
آپ کے اگرام پھر سے لے جائیں گے
جی جی
کس تاریخ پر
جی تاریخ ہوگی انیس سو پچاس
اچھا
پچپن پچپن جی
جی آپ کب پرانا امتحان کیسا گیا تھا
ہمارا پرانا امتحان بہت مست گیا تھا مگر یہی دھیان ہم نے ایک دیا اگلے دن خبر آئی گلزد پی نے پیپر نکال دیا
ہائے ہائے ہائے
پھر دوسرا امتحان دیا پھر پھر سے خبر آئی گلزار پیر نے یہ بھی نکال دیا پتا نہیں کیا کریں بہت ماہر ہے اس کام میں وہ نکالنے میں
ہاں اسی لیے شوچالیہ میں زیادہ بیٹھا ہوتا ہے شاید
اچھا جی میں نے سنا وہاں سے ڈون آ گیا اویس ڈار
او ایس ڈار مارشل آرٹس جی جی جی جی
جی ہاں وہ تو تو بھا ئی ہے آپ کے
ہاں جی جی جی
جی
بھی اس گلزار پیر کو ڈھونڈ رہے ہیں
اچھا
جی جی آپ کو کوئی خبر ان کے بارے میں ملی تو ہمیں بتائیے گا ضرور بش لال نہیں نہیں نہیں بش لال ابھی وہاں کپوارہ میں ان کا تھوڑا یہ جہ جھگڑا ہو گیا کپورا والوں سے ہاں وہی پیرا لگاتے ہیں کہ جیسے ہی وہدمی نکلے تو اس کو وہی
اچھا جی وہ آج کل کہاں ہوتے
کون بش لال بشال سال جی بش سال آج یہی گلزار پیر کی یہ تلاش میں گھوم رہے ہیں جی جی تلاش میں ہے گلزار پیر کی بول رہے ہیں جہاں پہ دکھے وہ کپ پڑ دیں گے کووم
اچھا ہاں ہاں
اور سنا یہ آج کیا سال ہم پکایا ہے
جی ہم نے یہاں سالن بنایا ہے وہ کا بریانی
کوا بریانی
جی جی
اور مکھی منچورن
ہ آپ نے تو اچھا آپ تو اپنے ہی آدمی ہے مطلب آپ نے کھایا ہے ضرور کھایا ہے
صحیح بات ہے صحیح بات ہے کھانا چاہیے کیوں نہیں یہ یہ سب آج کل میں نے دیکھ کیا ہے آج کل کے یہ لوگ ہیں ان لوگوں کو کھانے کے بارے میں بہت کام پتا ہے
ہاں اس سے تو انسان کا اندرونی سسٹم اچھا ہو جاتا ہے
جی جی جی جی جی
جی ہاں ہاں
سب انہیں کھانوں میں سب کچھ ہی نہیں کھانا میں جی جی ایک بار آپ یہ کھائیے ا عص میں گلزار پینے یہ کھایا نہیں اس لیئے وہ باتھ روم میں رہا
اچھا
جی جی
ہوں
اور آپ بتائیے آپ نے کہاں تشریف ڈالی ہے اپنی آج
جی میں نے بھی صوفے پہ تشریف ڈالی ہے
ہم تشریفوفی پلا لی ہے
جی ہاں
صحی بات صحی بات صحیح بات یہاں ہمارے یہاں ہے بہت بڑے یہاں کے ان کا نام ہے قدر ناٹک
جی ہاں
یہ بہت ابھی پریشان ہے یہ کیا چل رہا ہے یا
کیا کر سکتے ہیں جو ہونا تھا وہ ہو رہا ہے
یہ قید ناٹ بہت ڈرتے ہیں ہم سے
ہ ہوں
تا یہ اگر اٹھیں گے یہاں پہ ہم ان کی تچری پہ اپنا ہاتھ پھیر دیں گے
جی ہو بھی سکتا ہے اگر آپ اس قسم کے باندھے ہو ہاں
ہ
کسم کے بندے بہت ہیں
اچھا
ہم نے سنا ہے گلزار پیر بھی ہو قسم کا بندو میں سے آتا ہے ا آپ بھی پت ہے کیا آپ مانتے ہیں یہ بات اچھا اچھا صی ہے صحی ہے نہیں ہم بد بھا نہیں
ہاں کیا کر سکتے ہیں
ہمارے لیے یہ ایسے والے اس قسم کے لوگ ہمارے دوست مانے جاتے ہ جی جی یہ ہمارے لیے ہی آھے رستہ صاف کر دیتے ہیں
ہاں
ہاں مقابلہ رہتا نہیں ہے پھر
نہ
یہ مقابلے کوئی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں مطلب ہمارے لیے پھر رستے ہی رہتے بن جاتے جی وہی اس لیے یہ میں ان کو اپنا دوست مانتا ہوں سب کو
ہاں
ہاں
جی جی آپ کے بھائی کیا کر رہے ہیں آج کل اویس ڈار
اویس ڈار بھی شاید انہیں کاروں میں لگے
اچھا
جی جی تھوڑا مجھے شک ہے ان پہ
اچھا
ج مروسی میں بھی بدل ت پتا ہی نہیں وہی نہیں وہی نہیں
کام یں لگے
گ گزار کے خیمے میں بیٹھے
اچھا جی کیا ہاں جی امی بھی ٹھیک ہے ابو بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے
تو آج آپ کون سا کام کرتے ہیں؟
جی میں لیکن میں سوچ رہا تھا آج اپنے مدرسے جانے کا لیکن لگتا ہے آج نہیں جاؤ گا جی ہاں
اچھا صحیح بات ہے صحیح بات ہے کام تو ہر کوئی برابر ہوتا ہوتا ہے میرے سامنے امی جان کہتی تھی کوئی کام بڑا نہیں ہوتا
اچھا
کام سے بڑا کوئی گلزار پیز نہیں ہوتا
او ہوو ہو جی کیا کہا ہے امی جان نے
گ دل کو چھونے والی بات ہے د
جی امی جان کہاں ہے
ہوں
آپ کی امی جان ابی کہاں ہیں
امی جان اپنی یہ بہو ڈھونڈنے کے چکر میں بھی باہر نکلی ہیں
اچھا
جی جی جی
ابھی تک دیکھا کچھ
جی بول رہے ہیں ایک دو یہ دو بچوں کی ماں ہی دیکھی ہے ان نے
مائیں آپ کو ماوں کو کیا کرنا ہے یا پھر آپ بھی اسی قسم کے بندھے ہو
جی یہ اب ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس بارے میں جی جی جی وہ ہوتا ہے یہ اسصلیلم امی جان جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ یہ آفر ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں گیٹ ون بائی ون گیٹ ون تھری پن گئے ٹوپری تو ان کو عادت پڑ گئی ہے اب بہ ڈوننے میں بھی اسی وہ تو بؤ آ گیا کی لگو آئییکی جی جی
بہو کو اپنی ماں کی یاد بھی آئے گی
دیکھ رہے ہیں آپ کوا بریانی کا اثر ہے پٹ کا کا کرائے
جی یہاں سج میں کا واقع ہو رہا ہے ایک منٹ ذرا آپ سن سکتے ہیں رکیے میں دکھاتا ہوں آپ کو
گ دکھائیے ضرور
سنیے
جی ہم سن رہے ہیں آ او او او یہ یہ یہ تھوڑے ب چاہی
ہاں آپ
او ان کی آواز ان کی کا سن کی ہم نے غور کیا کہ
ہاں
کہ ہم نے غور کیا ان کی آواز پہ
جی آپ کا کہ پکنے کے لیے تیار ہے پکنے کے لیے تیار ہے یہ
کس کے لیے پکنے کے لیے
کاووں کو پکڑ کے
جی جی
جی جی جی جی
ہمارے پاس تھا یا ہم آپ کو سکھائیں گے ان کوں کی بریانی کیسے بناات اکثر اب لوگ آج کل مہنگائی بڑھتی چکی ہے آپ کو بتائیے جی جی جی مہنگائی کی کہ اس مشکل زمانے میں اہم اگر
مرگو مرگو کو کھانے لگیں گے ہر جگہ نہیں ملتے مرغے ہاں کوو تو ہر جگہ ہوتے ہیں اس لیے ان کاؤوں کا ہم پورا انتظام کریں ہم گئے تھے ایک بار جی ہاں ہاں
پیور پیور چیز ہم تو آرگینک ہی کھاتے ہیں ہمیشہ سے جی ہوں
ہاں وہ بھی کالا والا
اچھا
ہاں
تو آپ کا سکن